بالگنج سسلام بھائیان
وعلیکم السلام بھائی جان بڑے کھیر ات میں ابو جان امی جان ہاں سب بڑھیا امن سا اور بارش وارش کتنے کیا ہو گئے اپنے آپ کے وہاں مطلب بارش کتنی کیا ہو گئی
بھائی ابھی تو بارش نہیں ہوئی ہے شام کو ہوئی تھی اور موسم بھی دیکھنے کو کافی اچھا اچھا لگ رہا ہے وہ تو مست ل کر رہی ہے
جان مطلب موسم تو پہلے سے ہے نا پہلے گرم تھا اب کیا موسم بارش ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا تو ہو گیا تھوڑی امس ہے اور اللہ تعالی سے یہی یہی مطلب درخواست ہے کہ ایک بار ایک اور جم کے بارش ہو جائے تو تو تھوڑی بہت ٹھنڈ ہو جائے اور جانوروں بھی ٹھنڈ جائے ادھر کھیتوں میں اچھی بوائی ہو جائے اللہ سے یہی مطلب گزارش ہے ہمنی ہماری
دو بھائی اللہ تعالی سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ موسم بڑی آ رہا ہے ہم سب بائی کییریت رہے وہ تو ہے اور بھائی فیملی میں سب کہرییت
ہاں فیملی میں سب کی رہتے ہے
چلو بڑھیا ہے بھائی اور بھائی سنا تو
اور بڑھیا آپ کے سناؤ بھائی جان آپ سب کے ریت میں ہیں آپ کی فیملی آپ کے آپ کے نواب آپ کے ابو جان آپ کی خلا
سب کہہ رہی ہے تمیں اس ٹائم تو
اب مطلب آپ کے نواب ہیں نا جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں کتنے کیا عمر کے ہو گئے نواب
نہیں نہیں نہیں بھائی جان ابھی میری نکح نہیں ہوا ہے ابھی
اچھا آپ کا نگااہ نہیں ہو ہاں تو اللہ سے یہی درخواست کریں گے یہ بادت کریں گے کہ آپ کا نگاہ ہو جائے اسے میں سے تو آپ بھی اپنے فیملی میں وست ہو جائیں ایسی درخواست رکھے گی اللہ تعالی سے
وہ تو ہے بھائی میں یہ سو پچا ہ جب تک کچھ جاب وغیرہ لگ جائے تبھی صحیح رہتا ہے نکاح وغیرہ یا کچھ روزگار مل جائے تو
ہاں سب سب سب ملے گا اللہ لگ مہربانی ہوی مل جائے گا آپ کو روزگار ملے گا آپ کو روزگار ملے گا اور آپ کو اللہ تعالی کی مہربانی ہوگی تو آپ کو روزگار ملے گا آپ کو آپ کے ساتھ شادی نیکاح بھی ہو جائے گا یہی ہماراری طرف درخواست کی تھی اللہ تعالی کی مہربانی بنی رہی آپہ ہمم اور سب بڑے کھی رہے تھے اور تو بڑے سب کھی رہے تھے میں بھائی جان اور تو سب بڑ کیی ت میں بھائی ج اب تو اللہ اللہ تعالی سے ایک ہی گزارش ہے کہ سب کو امن چین شانتی بنی رہے سسار میں اور یہ سرکار چلانے والے ھاں کو یہ سرکار چلانے والے سرکار گزارش کے اوپر ان کو نا مطلب اللہ تعالی سب بدھ دے تو ان جو سرکار کی نیتیوں پہ اچھے ڈنگ سے کام کرے
وہ تو ہے بھائی اس میں اس میں یہ ہوگا کہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا وہ اترے گئے ہی نہیں وہ وہی وکاس کر سکتے ہیں اور تو وہ تو اپنے مت مست مگن ہو جات
ہاں صحی بات ہے آپ یہی گزار اللہ اللہ کے مہربانی بنی رہے سب پہ اور خدا مالک سب کو اچھے جسے کام جو وغیرہ سب ملے اور امن سے ان شانتی بنی رہے اور لو لوگوں کو کیا یہ جیسے پاسٹ فوڈ ہو گیا موبائل ہو گیا یہ اور جیسے اپن کھیتی کی بات کریں تو آج کل کھیتی میں بھی کیا ہے جیسے کسان کھیتی کرتے پ
وہ تو ہے بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ پہلے ک پہلے کھیتوں میں ہاں بھائی یہ جانا آپ بولو پہلے
میں ایسے بول رہا تھا جیسے اب کھیتوں میں جیسے پہلے اچھی فصل لینے کے لیے وہ کھاد یوریا مطلب وغیرہ دیتے ہیں تو وہ مطلب وہ بھی اپنے شریر کے لیے نقصان ہی ہے تو یہ کیا ان کو سرکار کو سرکار کو اندان ملنا چاہیے تاکہ وہ کم کم کھاد ڈالے اور اچھی فصل لے تو وہ سمبھ دھیرے دھیرےے کیونکہ کسی کو فصل آئے گی تو وہ مارکیٹ میں اترے گی مارکیٹ سےئے گی وہ نقصان دائک ہے
وہ تو ہے بھائی جان آپ نے پہلے دیکھا ہو
آرگینک چیزوں کو اپنانا چاہیے آرگینک چیزوں کو اپنانا چاہیے سب ہاں ہاں بھ جان بولیے ہاں
ہاں بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زیادہ تر کھاد جو پراکرتک ہی یوز کیا جاتا تھا جو کیمکلوں کا کھاتا تو یوج نہیں کیا جاتا جیسے کہ یوریا وغیرہ تو ویسے پہلے ہم جو اناج کھاتے تو وہ کتنا پوشٹک لگتا تھا اب کھ کے دیکھ لو اور سبزی وغیرہ میں یہ بھی سب میں وہ کیمیکل چل رہا ہے اس سے اس کا سیون کرنے سے بھی تو کچھ پرابلم اسی سے آ زیادہ رہتے کان پان ج ب سے
یہی تو بات ہے اسے کیا نق نقصان نقصان ہوتا ہے شریر کے لیے سری کے لیےی میرے اور اور ہیلدی چیزیں کو کھانا چاہیے جیسے ابھی دودھدھ تر تو کیا ہے بچوں کو جیسے چھوٹے بچے ہیں ابو نواب ہے تو ان کو ہے نا دودھ کا سیون زیادہ کرنا چاہیے کیہ دھ سے زیادہ وکا ہوتا ہے بچوں کا
ہاں بھائی جان دودھ ہی پلانا چاہیے زیادہ رہتے بچوں کو
گاؤں میں تو زیادہ رہتے بچے نواب جان سب دودھ ہی پیتے ہیں سٹیوں میں جو سیر ہوتا ہے نا اس میں نے دودھ کی دقت آتی ہے اس میں زیادہ رہ ملاوٹی ہی مل جاتی سید تو یہ بچے وج سے وکا نہیں ہو پاتا وس
اور بھائی جان سناؤ تو
اور تو سو ایسا بڑھیا ہے اب جیسے کسان ہو گئے کسان کیا جیسے اب پہلے کیا کھیتی ہوتی تھی تو اس میں کیا جیسے مطلب جانوروں کا کھاد سے ہی کھیتی کرتے تھے تو وہ کیا شدھ چیز ملتی تھی اب تو گاؤں میں بھی بھائی مطلب ہے نا اب گاؤں میں بھی بھی اشدھ چیز ملنا اسٹارٹ ہوگی گئی بھائی جان کیونکہ پہلے میں اب میں بہت اندر ہو گیا کیونکہ گاؤں میں سٹی میں سیم ہی کام ہو رہا ہے آپ س ہو گی تو بھی وہی ب چیز ملے گی اور گاؤں میں رہو گے تو وہ چیز ملے گی تو اس میں کوئی انتر نہیں رہا اور کی کہ گاؤں میں شھ ہا ضرور ملتی ہے گاؤں میں یہ ہے کہ شھ ہا مل ہے اب اب تو دھیرے دھیرے جیسے فیکٹرییاں وغیرہ بند ہو رہی ہے تو اس میں شھ ہوا گاس رہی گ
وہ تو ہے بھائی
اس لیے وہ واتورن اشھ ہو رہا ہے ان سے کیا نئی نئی بیماریاں اتپن ہو جاتی ہے شریر میں
وہ تو ہے آ ہی جان
ایسیی بات ہے بھائی جان اب ج آپ بولتے ہیں کہ جو گٹلہ کھاتا ہے ان کو ہی کینسر ہوتا ہے آ
بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کھیتوں میں اتنی اچھی فصل نہیں ہوتی تھی اب یہ کیمیکلوں کی یہ کھاد وغیرہ ڈال کے دیکھنا کتنی فصل کتنی زیادہ بھی ہوتی اسی وجہ سے کسان لابھ کے چکر میں اپنی بھمی وہ دھیرے دھیرے بنجر کر لیے گا پیداوار بھی کم ہو لیتی ہے
اپنا نا واتورن کی بات کریں تو تو یہ شدھ ہوا بھی مل نہیں پاتی ہے کیونکہ لوگ فیکٹریاں وغیرہ اور اتنا ماحول مطلب جو ہے نا دشت ہو گیا کہ شھ ہوا کہاں سے ملے گی تو یہ دشت ہاں تو ایسا ہو رہا ہے بھائی جان تو سمسیا ہی سمسیا آ رہی ہے تو ایسے اور سنائیے بھائی جان اور کچھ
ہاں بھائی جان سب کہہ رہی ہے
ہاں سب کے ریت میں ہے ہ
وہ تو ہے بھائی جان
بیا کی مہربانی رہے گی تو باتیں ہوتی رہے گی اپیں چلتا رہے گا کام ہاں ہاں تو اس کے بعد میں ایک کولہےور ہو جائے گی میری نا ایک کولہے کوور کروں گا پھر اور اور ایک ایک اور سنا ہے بھائی جان کوئی کوئی نیا ٹاپک چنیے جو ہمارے دو تین منٹ نکل جائے
اچھا بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ پیڑ وغیرہ لگا دینا
ہاں ہاں ہاں
جو پیڑ وغیرہ لگاتے ہیں تو ان سے ہمیں جو ہوا ملتی ہے تو کتنی نیچرل ملتی ہے سیریھی سیھی ہوا ملتی ج جو پیڑوں کاٹ دیتے تو کتنی گرمی لگتی تی ہے
تو سونے کا آنند ہی کچھ ہے جیسے دن میں بڑیا ہر نید بھی اچھی آئے گی اس میں
وہ تو ہے بھائی آپ نے دیکھا ہوا کہ ولے گرامیین علاقوں میں بھی بہت س سارے پیڑ لگائے جاتے تھے
ہاں
اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو تو کئی کئی جگہوں پر تو پیڑ رہے ہی نہیں ہے سب پیڑ کاٹ دیے چند
ہاں چل چل چل رہا گورنمنٹ بھی اس کو پ مطلب گورنمنٹ کا ایک تو کام ہو رہا ہے کہ ایک ایک پیڑ ماہ کے نام لگاؤ اب یہ فیکٹریاں مطلب بن رہی ہے ابھی ایک بیرانا دام ہے وہاں پہ فیکٹری بن رہی ہے تو وہاں پہ کیا ایسے چل رہا ہے کہ اس کو جنگل کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بہت کچھ سمسیا آ رہی ہے تو ایسی بات ہے بھائی جان تو ایک طرف تو سرکار پیڑ لگانے کے لیے اگگرسر ہو رہی ہے اور ایک طرف پیڑ کاٹنے کے لیے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پیڑ لگے ہوئے ہیں تو اس کو پیڑ کاٹ ایک بیڈ کاٹے تو دوپہر سے لگنا چاہیے تب تو ماحول اچھا رہے گا بنا رہے گا اور اللہ تعالی مہربانی کر
وہ تو ہے بھائی جان یہ بات تو سی ہے بھائی جان
ہاں تو یہ بات ہے کہ اس ایک پیٹ کرنے کے بعد میں دو پیڑ لگے کب تو واتورن دشت نہیں ہوگا اب ایک پیڑ کے بدلے ایک بڑ نہھر لگے گ تو واتاور درشت ہو جائے
وہ تو ہے
اور
ا تو فی الحال تو یہ سرپنچ وغیرہ بھی پیڑ لگانے ب جو درکار بھی دے رہی ہے کہ پیڑ لگاؤ لگا بھی رہے ہیں اور پتا نہیں وہ پیڑ دکھ بھی نہیں رہے ہیں کہ کون کہاں لگ رہا ہے کہاں نہیں کچھ تو گرام ل گام
تو بھائی جان یہ یہ یہ اپنے کوول مکمل ہوگی ٹھیک ہے اللہ حافظ خدافظ خداظ
خدا حافظ
اللہ حافظ اور ہ
ہ